کوم ج
وعلیکم السلام میرے عزیز دوست آپ سنائے آپ ٹھیک
جی الحمد للہ اللہ کا کرم ہے
بالکل بالکل وہ سپید کر ہم میں بے شک اور سنا ہے آپ کے امی ابو سب ٹھیک آپ کے بھائی بہن گھرو والے سب ٹھیک
جی جی الحمد للہ سب عافیت سے ہیں اللہ کا کرم ہے
جی بالکل اور سنا ہے آپ کیا چل رہے ہیں آپ کی زندگی میں آج کل
جی میرے بھائی ابھی تو نوکری چل رہی ہے
او ہوو تو نوکری لگ گئی ہے آپ کی
جی ابھی نوکری لگ گئی ہے اور میں ابھی وہیں جاتا ہوں
جی تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے میں بھی تو ابھی پڑھ بھی رہا ہوں ابھی میں نوکری حاصل کرنے کی کوشش میں ہوں
جی جی اللہ آپ کو کامیاب کرے
ان شاء اللہ امین امین شکریہ شکریہ
جی جی میر عجیت دوست مجھے ایک اہم موضوع پر آپ سے
جی بالکل بالکل بالکل
جی جیسے آج کل لوگ بہت بیمار ہو رہے ہیں
جی بالکل
تو آج کل اپنی زندگی میں فٹنس کا بھی بہت تو اہم کردار ہے
جی بالکل ورزش کا بہت اہم کردار ہے
جی جی تو مجھے آپ سے صحت کے موضوع پہ ہی بہت سی بات کرنی تھی تفسیر سے اور آپ کے خیالات بھی جاننے تھے جی جی اور ش جی جی تو سحت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے
جی بالکل
اور دولت شہرت اور علم اپنی جگہ میں لیکن اگر انسان تندرست نہ ہو تو وہ کسی بھی نعمت سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے
بے شک
اس لیے کہا گیا ہے کہ تندرست جسم میں ہی تندرست ذہن ہوتا ہے
جی وہ بات ہیں بالکل جی
تو اللہ تعالی کی ایک خاص رحمت ہے اور فضر کے بعد فضا پاکی ہو جاتی ہے ہوا تازہ ہو جاتی ہے اور کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے
پتا ہے
جی اور ایسے مبارک وقت میں اگر ہم کچھ دیر ورزش کر ہیں تو یہ صرف جسم نہیں ہے بلکہ دو دل اور دماغ کو بھی تازگی بخشتا ہے ج اور آج کا دور مصروفیت آرام طلبی سستی بے احتیاطی اور ھییر صحت مند عادت دور بن چکا ہے اور انسان ٹیکنالوجی میں ترقی تو کر رہا ہے مگر اپنی صحت سے گافل ہوتا جا رہا ہے
جی بالکل
تو میرے عزیز دوست فٹنس صرف باڈی بنانے کا نام نہیں بلکہ کہ یہ جسمانی ذہنی جذباتی اور روحانی توازن کا نام ہے
جی بالکل
تو آپ بھی ورزش کرتے ہیں
جی میں تو اگر سچھ سنیں گے میں پہلی ورزش کرتا تھا تو میں تب اب کچھ دیر ہو گیا مجھے میں ورزش نہیں کرتا ہوں کیوںک اب جو مصروفت ت اپنی زندگی کی وہ بڑھ میں بڑھ گئی تھوڑی سی تو اسی لیے اب جی بالکل بالکل تو مصروفیت کی وجہ سے انسان اپنی ورزش پہ جو ہے مطلب وہ زیادہ دھیان نہیں دے پاتا ہے تو اسی لیے اب وہ چھوٹ جاتی ہے بس وہ ورزش کچھ دن مہینوں سے چھوٹ رہی ہے لیکن ورزش بہت اہمیت رکھتی ہے انسان کو کیونکہ وہ ایک اہم کرتی ہے انسان کی زندگی میں انسان کو کسی بھی جی بالکل انسان گو کسی بھی مطلب حصے میں زندگی کے مطلب ہر جگہ ورزش ایک حساب سے وہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہوگا یا پھر کچھ بھی کرنا ہوگا آپ کو ورزش جو صحت ہوتی یہ ہیں انسان کہ وہ اپ کو کام آئے گی آپ کو اوتر پہ جی جی آپ کو اوتر پہ اپنے علم ساتھ آئے گا علم پہ اپ کتنا حاصل کیا ہے جب آپ کو کہیں پہ صحت آتا ہوگی وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں جب آپ کو صحت ہوگی تب کام کر سکتے ہیں صحت کے بغیر نا کام ہی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کتنا بھی علم ہو
جی آپ نے بالکل درست فرمایا
تو یہی انسان کو مطلب میں میرے خیال انسان کو ادھر سے کام بھی کرنا اہ لیکن ادھر سےم ہلکا ہلکا اگر ہلکا ہی کرے گاورزشات ساتھ رکھنی چیے چاہے جو ہے اس کی مب صحت ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے
یہ ورزش تو بیماریوں سے بچاتی ہے اعتماد بڑھاتی ہے جہنی خن دیتی ہے عمر میں برکت کا سبب بنتی ہے
بالکل یہ بات ہے
جی اور ساتھ میں ایک متوازن غذا بھی بہت ضروری ہے
جی بالکل وہ ہے کیونکہ غذا کی وجہ سے جو انسان ہے وہ اپنے جو م امیونٹی سسٹم جو ہوتا ہے اس وہ اس کو بھی اچھے سے مضبوط بنا سکتا ہے تاکہ وہ بیماریوں سے خود کو بچ چاہے اورود خود کو توانائی عطا فرمائے انسان کی جو صحت اصلی میں ہوتی ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ خود دیکھنا چاہے خود دیک دیکھنا چاہے اس کو کیسے اس کو صحت کو یہ رکھنا ہے وہ خود خراب بھی کر سکتا ہے اچھی بھی رکھ سکتا ہے
بالکل درست فرمایا آپ نے
لیکن آج کل کے جو آدمی ہوتے ہیں مطلب ان کو اتنا دھیان نہیں ہوتا ہے صحت پہ کہ ہم کیسے رکھیں گے اس کو کو بولتے ہے تو ہے ادری ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس کا
جی جی
لیکن جب اس کو پھر بیماریاں ہوتی ہیں تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کتنا اب اس اثر پڑتا ہے اپنی زندگی میں
بالکل درست فرمایا آپ نے اور بری عادتوں سے ہمیشہ ہمیں پرہیزکھ
جی بالکل اصلی مجھے بری عدت تے آپ نے پہلے کر آپ اس میں اس میں متعہ ہو گئے شامل تو آپ کو پہلے پہلے اثر نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ آہستہ آ کو بہت اثر دکھائے گا پھر آگے جاے اسی لیے پہلے سے ہی دور رہنا چاہیے
جی
جی
اور آج کل بہت سے نوجوان جم جاتے ہیں اگر صحیح نیت سے ماہر ٹرینر کی رہنمائی میں اور صح غذا کے ساتھ جم کیا جائے تو یہ بےحد مفید ہے
بہت مفید ہوتا ہے بے شک
جی لیکن صرف دکھاوے کے لیئے غلط سپلیمنٹ اور اسٹور کا است استعمال کرنا صحت کے لیے بہتر
جی جو بہت نقصان دہ ہوتا ہے انسان کو صحت اگر خود کے لیے رکھنی چاہے تو خود کے لیے اسس کو بہت مفید فائدہ مند ہو ہے لیکن جب اس کو دکھوے کے لیے رکھنی ہوتی ہے وہ دکھوے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے جی بالکل جو اس کو دکھاوا ہوتا ہے وہ بولنا چاہیے کہ سب مجھے یہ دیکھنا چاہے وہ بولنا چاہیے وہ بولنا چاہیے اس کے لیے خود کو نقصان پہنچائے گاغلط چیز ہے لےا جو اس کو مطلب مضر جو اس کے لیے مضر ہوگی جو اس کو نقصان دہ ہوگی کنے کتنے جو میرے دوست بھی تھے وہ بھی کرتے ہی ان کو پھر آج دیکھو کتنے آج وہ ہسپتالوں میں پڑے ان کو فائدہ کچھ بھی نہیں آیا صحت حاصل کرنے سے لیکن اب اپنی مرضی ہوتی کہ انسان کو لیکن نیت ساھ سے رکھنی چاہے کہ اب دیکھنا چاہے کہ مجھے خود کو فائدہ پہنچانا چاہیے مجھے کسی اور کو مطل فائدہ نہیں دینا چاہیے
جی جی بالکل انسان کو اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے
بالکل پھر اس کو ورزش بہت ہی مطلب جس کو اس کو جم ہوتا ہے پھر جو صحت ہوتی ہے اس کو بہت فائدہ آتا ہے فرماتی ہے پھر وہ آگے جا کے
پرورزش سے اپنے خون کی گردش بھی بہتر ہوتی ہے دل مضبوط ہوتا ہے پھیپھڑے اچھی طرح کام کرتے ہیں
جی اور سب سے اہم بات جو اس کی مطلب ذہنی جو جو ہوتی ہے وہ اس کو تازہ رکھتا ہے ذہن
جی جی اور اپنے جسم کیا ہے ج جی آکسیجن بھی عطا کرتا ہے اپنے جسم
جی بالکل اس کو تازگی آتا فرماتی ہے پھر پورے جسم کو
جی اور دوسرا فائدہ یہ ہے ورزش انسان میں سستی کاہلی اور غفلت کو دور کر
جی بالکل بالکل
اور جو لوگ صبح جلدی اٹھ کر ورزش کرتے ہیں وہ دن بھر چست چست اور پرعزم لیتے ہیں جی سرگرم اور پرزم رہتے ہیں
تج بولے آب ج چم جیاداتہ
جی میرے بھی نوکری کے وجہ سے میرا بھی جم چھٹ
یہی جی اصلی میں ہے ہی زندگی ہی ایسی ہے اب کیا ہی کریں ہم
جی جی پر میں بہت جلدی بت جلدی واپس تھوڑے ہی دن میں جم جوائن کروں گا
جی ان شاء اللہ آپ کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے
جی جی اور اپ کو بھی اللہ تعالی صحت عطا فرمائے اور جلد سے جلد آپ کو اچھی نوکری عطا فرمائیں
امین امین آج کل تو روزگار کا بہت ہی بڑا مسئلہ چل رہا ہے ادھر پہ نہیں ہر ایک جگہ چل رہا ہے بڑا مسئلہ آج کل ایک نوکری مطلب بہت ہی اہمیت رکھتی ہے جی بالکل جی ادھر پہ تو جی ادھر تو پڑھائی پہ کروڑوں خرچ ہو جاتے ہیں لیکن نوکری دس ہزار کے پہ اس پہ بھی خوش رہتے کہ ہمیں یہ ملی اتنا مطلب ہو گیا بے روزگاری کی وجہ سے
بے روزگاری بھی بہت ہو گئی اور اس سے غربت بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے
بالکل بالکل بالکل خرچہ تو ادھر سے بہت بڑھا نا اصلی پہ ادھر سے نوکری بھی نہیں ہے ادھر سے پڑھائی کا خرچہ گھر کا خرچہ اسی لیے جی بالکل بالکل
اور ایک بار جب غربت آ جاتی ہے کسی گھر میں
جی دو بہت دقت ہو ج آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے ہے پھر وہ جی جی بالکل بالکل بالکل جو مب لڑائی جو ہوتی ہے وہ اسی سے شروع ہو جاتی ہے پھر
اور پھر حضرت علی نے بھی فرمایا تھا کہ اگر غربت ایک انسان ہوتی تو میں اسے قتل کر دیتا
جی بالکل جی جی آپ نے صحیح فرمایا
جی پر اسلام ہمیں مایوس ہونا نہیں سیکھا کہتا ہے یہ بات بھی ہے میرا بھائی
اسلامیہ میں دکھاتا ہے کہ آپ کو امیدیں ہارنی چاہیے کبھی آپ کو اللہ کے پاس امی جو ہوتا ہے وہ کبھی نہ نہیں کرتا ہے وہ ایک بندے کو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ کیسے ہی نہ کرے گا ایک بندے کو
جی ماشاء اللہ بہت درست فرمایا آپ نے
جی بالکل
اس لیے ہمیں
امید نہیں ہے
جی جی بالکل بالکل آپ درست فرمائے امید ہی نہیں آنا چاہیے اپن کو اور ہر وقت تو کوشش کرنا چاہیے اپنے اچھی تعلیم کی جد و جہد کرنا چاہیے
جی بالکل اب انسان کیا ہی کرے گا
اور اپنے آکا صلی اللہ علیہ واللیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر جس کبھی حاصل نہیں کیا ہے
جی وہ بات ہے جی بالکل صحیح جی بالکل صحیح
اور آج کا دور صرف ڈگری کا نہیں ہنر کا بھی ہے
جی آج کا دور صرف ہنر کا ہے آج کا دو ڈگری کہ ڈگری تو ہر ایک کے پاس ہے ہنر کسی کسی کے پاس ہے اب جس کے پاس سنرا ہے وہی اسی کے کو مطلب جو کامیاب وہی آگے کا زیادہ کیام ب ہوتا ہے
جی بالکل درست فرمایا اور غربت گناہ نہیں ہے لیکن غربت کو ہمیشہ مقدر مان لینا ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے
جی وہ بات ہے جی بالکل بالکل اسی بات پہ کہا گیا ہے نا کہ مطلب اگر میں غربت میں پیدا ہوا تو وہ میری غلط نہیں ہے لیکن اگر گربت میں مر گیا تو میری غلطی ہے جی جی بالکل
صحیح ہے تو میرا جس دوست آپ سے بات کر کے بہت اچھا
چلیے شکریہ شکریہ آپ سے بھی مجھے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا کبھی اور بات کریں گے جی انشاء اللہ ضرور چلیے السلام علیکم اللہ حافظ
جی اللہ حافظ